ہلو
ہیلو السلام علیکم
ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلامك جو آپ
جی جی سب کھیلے تھے آپ سلائ سب کھیلے تھے
ہاں میں ابھی ٹھیک ہوں کیا کری ہو آپ
بس کچھ نہیں اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی تو بس آج ان کا ایک ٹاپک تھا کی جو ہسٹوریکل پلیسز ہے تو بس اسی پر اسی چیز ہسٹوریکل پلیسز
اب کیا آواز نہیں آ رہی ہے
ہیلو
ہاں
ہسٹاریکل پلیسز
ہسٹوریکل پلیسز ٹھیک ہے
جی جی جی اب آ رہی ہے میری آواز
ہاں ہاں اب آ رہی ہے
جی بس آج تو وہی پڑھا رہی تھی جیسے ہمارے جو انڈیا میں ہسٹوریکل پلیسز ہے کافی پلیسز ہے ہمارے انڈیا میں جو ٹورسٹ کے لیے بہت جیس کچھ کچھ جگہوں پہ جا کے تو ہمیں ہماری ہسٹری کے بارے میں پتہ لگتا ہے جو ہمارا جو پوروش تھا اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے
جی جی بالکل اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے سب مطلب کہ بہت ہسٹوریکل پلیسز ہیں انڈیا میں
جی بالکل ایک گولڈن ٹپل ہے پھر تاج محل ہے پھر ایک بہت ہی کم مطلب ایک جگہ ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے جو کچھ مہاراشٹرا میں ہے ایک اجنتا ایلوورا پھر جو پانڈوز نے بنائی تھی تو بڑی ساری پلیسز ہے جو مہاراشٹرا میں بھی ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کو تو وہ بھی ایک ہسٹوریکل پلیسز ہی ہیں لیکن جو زیادہ فیمس جیسے ایک تاج محل ہوگا یہ ورلڈ ورلڈ فیمس ہے یہ گولڈن ٹیمپل تاج محل
سیونتھ مونومنٹ بھی مانا جاتا ہے تاج محل کو تو
جی بالکل قطب مینار ہے یہ سارے فیمس پلیسز ہے
چلو پھر آج ہم گولڈن ٹیمپل کی بات کرتے ہیں
جی جی بالکل بالکل
تو آپ آپ کو پتاہ ہے گولڈن ٹیمپل مطلب اس کا نام کیوں گولڈن ٹیمپل پڑا ہے
جی بالکل آپ آپ گئے ہو کبھی گولڈن ٹیمپل
ہاں
جی
بہت بار گیا ہوں مطلب اس کے آس پاس ہی ہوتا ہوں تو اس لیے
جی بالکل بالکل گولڈن گولڈن ٹیمپل تو جب آپ انٹر کرتے ہو تبھی آپ کو بہت ایسا لگتا ہے جیسے آپ جنت آگئے ہو تو کافی سکون ملتا ہے وہ جگہ جا کر
جی بالکل گولڈن ٹیمپل میں انٹر کرتی مطلب تھوڑا سا وہ وائب سے یہ آ جاتی ہیں کہ مطلب ہاں کسی اچھی جگہ آیے ہے ہم
بالکل بالکل کافی اچھے وائبز آتے ہیں وہاں پر تو کافی وہ اتنا فیمس ہے گولڈن ٹیمپل کی دور دور سے کافی لوگ آتے ہیں
ہاں ہاں بہت دور سے آتے ہیں مطلب بہت زیادہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ تو ہمیشہ ہی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں چاہے کوئی کسی بھی موسم میں جاؤ سر سردی میں جاؤ گرمی میں جاؤ
جی بالکل بالکل
جی آپ جب آپ گئے ہو کبھی گولڈن نمبر
جی کافی بار گئی ہے گولڈن ٹپل
ٹھیک ہے جب انینٹر ہوتے تھے وہاں پہ وہ ایک بڑا سا وہ بنا ہوا ہے وہ پہلے تو بی آر امبیڈکر کا وہ اسٹیچو بنایا
اوکے اوکے اچھا اچھا ا جب ہم امرتر انٹر ہوتے
ہاں وہ دیکھا آپ نے وہ اسٹیچو بڑا سا
جی جی جی جی دیکھا ہے دیکھا ہے کافی کچھ انہوں نے چینج کر دیا پہلے تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں وہا لیکن اب جیسے جیسے سے وہ ٹورسٹ وہاں پر آنا زیادہ شروع ہوئے ہیں تو انہ نے کافی کھ چینج کر دیا ہے کافی کچھ جی جو وہاں پر جس شاپس تھے پہلے وہ شاپس کا بھی انہوں نے جب فرنٹ سائڈ ہے وہ بہت اچھا کر دیا ہے اور جیسے انٹر کرتے ہیں تو وہ انٹرنس بھی بہت اچھا کیا ہوا ہے اسٹیچوز بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو اور اٹریکٹ ہو اور ہمارا جو ٹریڈیشن ہے جو ہمارا کلچر ہے وہ لوگوں کو پتا لگے کہ کہ کیا کلچر ہے
بالکل بالکل اور مطلب دیکھو جب انینٹر ہوتے ہیں تو سامنے ہی آتا ہے پھر وہ دوسرا بھی مونومینٹ وہاں پہ بنا وہ گھوڑے لے کے اس پہ ان کی تمہیں وہ تلو رہے ہیں جیسے وہ جنا والا باغ نہیں ہے اس کی وہ سمبل دکھا رہے ہیں
جی بالکل بالکل بالکل جی جلی والا باغ بھی ہے ساتھ ہی ہے
ساتھ میں ہیں وہ بھی اسی لیے تو وہ سمپل بنائے انہوں نے
جی جی جی
ہاں ج ن والا باغ میں اٹر ہوئے
جی کفھی چھوٹی تھی تب گئی تھی اس کے بعد تو بہت ٹائم ہو گیا خ وقت ہو گیا گئی نہیں ہوں میں وہاں
جی جی وہاں پہ وہ ایک کنواں ہے جس میں مطلب ب کہ وہ جو بھی برٹش لوگ تھے انہوں نے پھر ان کو مطلب وہاں پہ ڈالا تھا ایک کوے میں وہ بڑا سکوںا آج بھی وہاں پہ
جی بالکل بالکل وہاں جا کے سب کچھ یاد آتا ہے کہ کیسے اس ٹائم پہ ہوا تھا جو سب کے ساتھ ہوا ہوا تھا وہ سارا سین وہ سب چیزیں جو لکھی گئی ہے ایک ان کی جوت بھی جگہ چوبیس گھنٹے جو جلتی رہتی ہے جو ہممر جو د ہے وہ بھی باں جلدی رہتی ہے ان کو ریبیوٹ کے طور پر جو جی جی جگائی ہے
ہاں اور وہاں پہ بہت چھوٹا سا میوزیم بھی ہے وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ مطلب کیا کیا ہوا ہے کس ٹائم پہ ہوا ہے کون کون تھا یہاں پہ مطلب کیا کون کون لوگ اس میں شامل تھے
جی بالکل بالکل وہاں پر ابھی تک جو دیواریں جو عمارتیں بنی ہوئی ہے وہاں پر ابھی تک گولوں کے نشان ہے تو وہ دیکھ کہ بھی بہت زیادہ جی جی جی ا
کیا ہوا ہے کہ کس کس جگہ پہ گولی لگی ہوئے ہے
جی بالکل بالکل مسلب گئی مجھے بہت ٹائم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ہی یاد ہے مجھے کہ وہاں پر یہ سب چیزیں میں نے دیکھی تھی تو وہاں جا کے کے بھی گز بمز آ جاتے ہیں کہ ہاں ایسے سب کچھ ہوا تو یہ سب ریئل ہے یہ سب ریئلٹی ہے کہ یہ سب چیزیں اس ٹائم پر ہوئی تھی کسی نے سفر کی تھی یہ سب چیزیں
بالکل مطلب کہ انہوں نے بہت سفر کیا ہے مطلب وہ ہمت والے بھی بہت تھے لیکن سفر تو انہوں نے کیا تھا کیونکہ رول ہی ان کا تھا جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو انسان کو مشکلیں بہت ہوتی ہیں پھر
جی بالکل
اب اب وہاں اب وہاں پہ انہوں نے ایک مطلب تب وہ بڑا سا تھیئٹر جیسا بنایا ہے کہ وہاں پہ وہ دکھاتے ہیں وہ پوری ہسٹری اب مطلب وہاں پہ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہو وہ نیا یہ بنا ہے اس لیے آپ آ نے نہیں دیکھا ہوگا
جی یہ چیز تو نہیں دیکھی ابھی تک وہاں پر
کیا ہوا تھا ویڈیو ویڈیو ویڈیوز کے ذریعے وہ دکھاتے ہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا
وہ کس جگہ پر ہے
وہ بھی جننے والا باغ میں ہی ہے اس کے لیفٹ سائڈ میں انہوں نے بنایا مطلب جہاں سے ایگزٹ ہوتے ہیں وہاں سے بنایا انہوں نے
جی پھر یہ چیز میں نے نہیں کبھی دیکھی ہے کوئی نہیں ان شاء اللہ جب جاؤں گی تو میں یہ ضرور دیکھوں گی
جی جی بالکل
جی بالکل بالکل آپ آپ کافی بار گئے ہو جی لگتا ہے کہ
ہاں ہاں بہت بار گیا ہوں میں یہ بات سچ ہے بہت بار گیا ہوں میں
جی جانا چاہی
اور ہاں آپ کو بھی جانا چاہیے
جی بالکل
اور جب ہم وہاں پہ چلتے ہیں پھر ہم جیسے ہم انینٹر ہو نا پھر وہاں پہ وہ مطلب انہوں نے اپنے اپنے لوگ رکھے ہیں جو کہ آپ کے جوتے پکڑتے ہیں مطلب وہاں پہ ایلو نہیں ہوتا ہے اندر جوتے مطلب وہ پکڑتے آپ کو وہ کو ٹا کھول دیں گے پھر آپ واپس لے سکتے ہو وہاں پہ ان نے یہ بھی لنگر بھی لگایا ہے مطلب وہاں پہ انہوں نے بہت مطلب لنگر تو ہر کسی کے لیے فری ہے جو آئے مطلب وہ کھا سک کوئی ریسٹرکشن نہیں چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو سکھ عیسائی کوئی بھی ہو وہ کھا سکتا ہے
جی بالکل صحیح فرما رہے لنگر یہی ہوتا ہے کہ جو جو بھی کوئی بھی کاسٹ کا ہو کتنا بڑا بھی کوئی کلاس نہیں ہے اس میں کوئی ریلیجن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جیسے مرضی ہو آپ اب ادھر ایک ساتھ بیٹھ کر آپ لنگگرر چ لنگر اشات سکتے ہو
بالکل بھی نہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور مطلب دیکھو جب ہم انٹر ہوتے ہیں نا پھر وہاں پہ اپنے پیر پہلے دنے ہوتے ہیں وہاں پہ آلریڈی پانی ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے پھر مطلب آپ کے پیر دھل جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹری نہیں ہے جس کے سر پہ مطلب کور نہیں ہوگا س سر پھر اس کا انینٹری نہیں ملتی وہاں پہ
جی بالکل بالکل
جی پھر ہم جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو گولڈن ٹیمپل دیکھتے ہیں تو اس کے وہ تو پانی کے بیچ میں ہی آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس کے چار اور پانی ہے بیچ میں وہ ہے
ط جی سروور ہے بیچ میں جی بیچ میں گولڈن ٹیمپل ہے وہ دیکھ کر بھی بہت سکون ملتا ہے کہ جب ہم ایسے جب ہم اینٹر کرتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے جنت ہی آ گئے یہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو دھرتی پ پر ہے یہ کوئی جگہ ایسا تو ہم بس یہ جنت ہے ہم جنت پہنچ گ ہیں
ہاں جی ہاں جی بالکل آپ کو پت ہے اس پہ کتنا سونا لگا ہوا ہے
جی یہ چیز تو نہیں مجھے پتا ہے
کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ڈیڑھ ٹن سونا لگا ہوا ہے کہ ریئل گولڈ اس پہ ڈیڑھ ٹن سونا لگا ہوا ہے
جی یہ تو با اچھی جانکاری دی ہے آپ نے کہ اتنا سونا لگا یہ چیز کی جانکاری نہیں تھی
یہ مطلب بہت ہوتا ہے اور جس جو اس کے اراؤنڈ پانی ہوتا ہے مطب
جی
مطلب جو اس کو مانتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو اس میں مطلب ہوتا ہے ایک کہ ان کے جو بھی پاپ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں اور انسان مطلب اچھا ہو جاتا ہے پھر
جی بالکل بالکل
وہاں پہ ایک پیڑ بھی ہے جہاں پہ مطلب انٹر ہوتے ہیں نا وہاں پہ ابو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی پتا بھی آپ کے پاس کرے تو آپ کو مطلب جو آورتی ہوتی ہے جن بچہ نہیں ہوتا ان کا اگر
جی یہ بھی جانکاری نہیں تھی
ہاں جی اگر ان کا جو یہ پتا گر جائے تو ان کو لگ ہے کہ مطلب اس کی وجہ سے ہمیں پھر بچہ مل جاتا ہے
جی بالکل
ہاں
جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لاپ نے مجھے بہت ساری اچھی اچھی جانکاری دی ہے جو مجھے بالکل کل بھی پتا نہیں تھی تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی بالکل ہمیں بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں اللہ حافظ
ہنا